وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا کہو جی بس اچھا اچھے سے آپ سنائیے آپ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے جی بچے وچے سب فٹ
جی جی بالکل بلکل ٹھیک الحمدلہ اور بقی آپ سے ہے
ہمم بس شکر اللہ کا
جی اور باقی
اور بس چل رہے اور کیا ہی ہے
جی جی باقی گھر میی سب ٹھیک ہے خیرو
سب اچھے سے شکر اللہ کا سب ٹھیک ٹھاک ہے سب چل رہے ہے بس شکر شکر آپ سنائیے کھانا وانا کھایا آپ نے
کھانا ہم نے تو چائے بھی کپ کی پی کھانا بھی ہو گیا چائے بھی ہو پھر
بہت ہی مطلب جلد جلدی جلدی کرتے ہو سب چیزیں ہمم اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں وہ تو ہے ہی چائے کا وقت بھی جو ہو گیا ہاں موسم تو آج اچھاا اچھا ہے اب اس وقت بہترین موسم ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ہوائی بھی چل رہی ہے دھوپ وو بھی یہی ہے ہاں دھوپ بھی نہیں ہے ہوائ بھی اچھی چل رہی ہے موسم بھی مطلب مطلب گرم نہیں ہے اچھا خاصا موسم ہے بس ایسا ہی موسم رہنا چاہیے ہاں
ہاں بالکل صحیح یہاں سے بھی اچھا ہی موسم ہے کیا کہیں گے اس موسم کا
ہاں وہ تو ٹھیک ہی ہے پھر اس لحاظ سے تو اچھے موسن میں بولیں گے ہم ہاں اس لحاظ سے تو بڑھیا ہی موسم ہے ہمارا آج
جی بہت ہی بڑی بس آپ نیچے بس عباد کو آج ورایا تھا
فیور
فی بچارے کو پتہ نہیں سے کل سے بول رہا تھ گلے میں درد ہے اب ان کو فیور آ گیا ہاں جی انہوں نے خوبانی ہے نا خوبانی کھائی تو دنے کے بغیر تو پھر بول رہا گلے میں لگی گلے میں لگی
عائشہ کو بھی کل مطلب دیا تھا انہوں نے وہ لال والا وہ جو ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو ہاں آڈو آڈو دیا تو اس نے بھی ایک دھے کے بغیر کا تھا وہ بھی صبح بول رہی تھی مجھے گلے میں کچھ ہے ہمم تو ایسی ہی کھاتے ہیں نا پھر بولتے کہ کہ کیا ہو گیا ہاں صحیح صحیح آج تو مطلب دھونے کے بغیر کوئی چیز نہیں کھنی
کوئی بھی نہیں گھر میں بھی ہو پھر بھی دھونا ہوتا ہے کیونکہ
سب دنے تو ہے ہی
گرد ہے اپن جو ہمارا ماحول
وہی وہی سچ میں سچ میں اسی لیے تو ہاں اسی لیے تو مطلب یہ تو کرنا ہیاہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا ہ ہاں ہاں
دو
آج ہر جگہ دھول تو ہر جگہ ہوتی ہے مطلب کہ اتنا تو سوچنا نہیں ہوتا ہے ن کہ یہ ویسا ہے گھر پہ یہ ٹھیک ہوگا ہے تو کھانا ہے تو دھو لو پہلے اس میں کیا
اچھی چیز ہے کھانے کے لیے میوہ تو اچھا ہے کھاؤ پیو اچھل مگر احتیاط گس اد
احتیاط کے ساتھ وہ تو پتہ ہی ہاں
ہاں جی ہاں جی بس
صحیح ہے ہوں بس آپ نے کیا دروازہ بند کر دیا ہ اچھا
یا تو بس آ گئے روتے روتے پیچھے پیچھے آ گئے نا روتے روتے پیچھے پیچھے
اچھا ٹھیک ٹھیک کہاں کہ آپ نہیں آپ ماما بیٹھی وہ یہ کام کرنے تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے اب ان کو ہاں اب ہمارا وقت آئے گا
ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک تو اوت چ بات ہے چلیے اور برقا کیا بول رہی ہے برقا کھیل رہی ہوتی ہے
ہاں کھیل ہوتی ہے کچھ بھی کر
آ
جی جی ہو کے ساتھ ہوئی انہوں نے بولا باقی سب تیار ہے م بولا ہاں ویسے سب تیار ہے ہےھ ان کو مت بولنا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے یہ نہیں بولنا ہوتا بولنا ہاں اس تیار ہے یہ
ان کو بھی کہا نا میں نے کل شام کو مطلب بابا سے بھی کہا ہ ہاں تو آج صبح جو ہے سے بھی بڑی ممی سے بھی کہ لیا کہہ لیا ان کو اور آج صبح آج دوپہر کو بھی رجو بھی ملے تھے ان کو بھی میں نے بتا دیا وہ بھی سب تیار ہے وہ کہہ رہے تھے بای سب تیار ہے میں نے ان کو کہ ہاں بای سب ت یار ہے آپ کے بغیر سب تیار ہے تو اس وجہ سے وہ سارے پھر تیار ہو گئے
تو اچھی بات ہے اچھا یہ انہوں نے کیا بولاپ اہلیہ کا
کن اہلیہ کا وہ اہلیہ بھی آئیں گے نا ان کے اکیلے تو وہ کہاں آئیں گے ان
مت بیجنگ کے حکومت ان کو کسیں بھیجیں گے پہلے پھر آئیں گے
ارے نہیں کہاں بھیجیں گے وہ ان کو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
وہ تو دیکھیں گے نا سھر ہم کیا ہی ہوگا اس وقت کیونکہ ایسے تو بول ایسے تو بول نہیں سکتے نا
ہاں بالکل بالکل
ایسے تم کیا بول سکتے
ن نہ کو میں نے فون کیے تھے ایک دو لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہاں سے اس کے بعد پھر میں نے رمیش صاحب سے بات کی تو ہوں ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں نے بولا ہاں اس لیے آپ ہم کو بھی بول کے رکھیے گا تو ہمارا نام ہے منڈے کو ہی ہم ج
تو وہ بھی تیار ہوئی گی یہاں سے ازیر بب ہاں ازیر بب تیار ہے وہ بھی تیار ہے نینا بھی تیار نینا تیار ہے آپ بھی تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں
جی بالکل
والے بھی تیار تو سب ہی تو تیار ہے نا اور میں نے ان کو سب کو ایک بولا کہ سب اپنے اپنے لے کے کھانا علاحدہ سے لائیں گے تاکہ ایک پہ زور نہ پڑے سب کو میں نے ہی بول دیا ہاں آپجھے خالی تاریخ کو بولنا باقی ہے تو میں ابھی وہ اندر جا کے تاری کو بول دوں گا کہ ایسا ہاں وہی میں ان کو یاور یاور کو بھی میں نے ابھی بول دیا اس لحظ سے کہ ایسے جانا ہے تو وہ تو کہہ رہا تھا مجھے کالج جانا ہے میں کہاوں گا وہ یہ مگر اس کو پھر لائیں گے کا مسئلہ نہیں ہے اتنا
جی جی
ہاں وہی وہی بات وہ تو ہاں وہ وہی دیکھنا ہے نا ان کو وہ تو ہم دیکھ لیں گے اس لحاظ سے ہاں اور بتائیے ہوا تو یہاں سے چل رہی ہے اچھی اچھی خاصی ہوا یہاں سے چل رہی ہے نا
جی
ہ میری آواز تو صاف آ رہی ہے نا
جی بالکل صاف آ رہی ہے اور آپ میری
ٹھیک ھیک ہاں ہاں وہ تو اچھی آ رہی ہے برابر آ رہی ہے بس ہاں اچھی آواز آ رہی ہے اس لحاظ سے ہ ہ وہ بات تو ہے ہی جی جی
تو آ اور کیا فرما رہے تھے آپ باقی اب آپ کھان پینے کا بندوبست کیا کر
خھائی پی کر تو
جی جی
تب سے میں سیدھا بیٹھا تھا اب مجھے نیند چڑھ رہی ہے ہوں کب سے میں اچھے سے بیٹھا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ کھانے پینے کا مطلب پتا نہیں اب میں نے ماما سے بات نہیں کی مجھے لگتا ہے وہ کہہ رہ تھے کہ بھپا آپا نہیں لیں گے ہم سھ کچھ کانتی وانتی اور روٹی لیں گے ساتھ ہاں ایسا ہی کچھ بنا کے ساتھ لیں گے یا کچھ بریانی مت بنائیں گے یا کچھ بنائیں گے تو ایسا ہی ہاں ہاں وہی ہلکا ہلکا یں گے کیونکہ زیادہ وہ وہ بھی کھانا وہاں سے نہیں کھاتے پھر دیکھتے باہر سے ہی کچھ ہاں جی چائے وائے کا مجھے اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے چائے و کا کیا یہ رہے گا پھر اس لحاظ سے پھر کیا دیکھیں گے چائے کے
جس بوٹلس ہوتی ہے نا بوٹلس ان میں نہیں خچا اپنے اپنے لے سکتا
وہی نا مطلب یہ کیٹل میں چائے لیں گے پھر جی
کیٹل ہوگی یا بوٹل جیسے رہے گا ئیں گے پھر بھی پیئیں گے پھر مل کے وہاں پر ہے نا چائے تو ہونی
ہوں ہاں وہ تو ہو ضروری ہے اس کے بغیر کہاں چلے گا کھانا ہو نہ ہو چائے ہونی چاہیے ہاں
وہ بھی رکھیں
روٹی پھر بسکٹ وسکٹ اٹھائیں گے پھر راستے میں اس میں کیا روٹی کا ہاں اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے پھر آرام سے وہ چیزیں تو آرام سے ہو جاتی ہے وہ چیزوں کے لیے پھر ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے اس حساب سے تو وہ ٹھیک ہے پھر ہ ہاں ہ ہاں ہاں وقت کا اور جگہ یہ دو چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں نہیں پتا ہے آپ جگہ کے لیے مطلب آپ نے ان سے بات کی کہ جو آپ بول رہے تھے پرسوں والی جگہ وہ
جی ہاں میں نے بات کی اس سے تو انہوں نے بولا کہ وہاں پہ بکنگ کرنی پڑتی ہے پہلے ہی ٹھیک ہے کیونکہ وہ پرٹ وہ پر ہے وہاں پر بکنگ کرنی پڑتی پنے سے بھی بو چھوڑو اب پھر دیکھ ابت پھر وہاں پر ازار پ نے بولا وہاں پر پانی کم ہے ملب پیر پیر ڈالوں گی بس پیروں تک پانی آتا ہے
وہ تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا
تو ازار میںہ نے بولاو پانی کام ہے وہاں پانی ہونا چاہیے پھر بھی مزہ تو انہوں نے دیکھا وہاں سے دیکھیے جوہی آ نکلو گی نا کم میں بہت ساری جگہ ہے جو ہم پھر گھوم سکتے ہیں
نہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر ایک چیز ہونا چاہی نا کہ جب گھر سے نکلیں گے نا تب پتتا ہونا چاہیے نا کہ ایک جگہ ہمارے پس ہونی چاہیے جہاں مطلب جا سکتا ہے انسان اس لحاظ سے تو مطلب وہ ایک نظریہ ہونا چاہیے نا کہ مطلب اس جگہ ہمیں جانا ہے
جی جی وہ اب آپ ہی لوگ دیکھیے جیسے ازر ب آپ آپ ایک جگہ ہے وہاں پر مل کے کر سکتے ہیں وہاں پہ بات کر سکتے ہیں آپ
نہیں ان سے تو مطلب ملا نہیں ہے ابھی تک
جی وہ آئیں گے وہ آئیں گے نا شام کو ہوں گے نا گھر میں تو پھر مل کے آنا سفر وفر کنگن میں ایک ہی جگہ آنگن میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں
ہاں وہ تو ہے اب پتتا ہونا چاہیے اس لحاظ سے
تو بس
ہاں وہ تو پتا ہونا چاہیے خالی نہا اگر پتا ہوگا تو پھر تو آسان ہے
جی ہاں وہ بس کچھ ڈائن اینڈ کچھ تھا تٹائنن کچھ اس جگہ کا نام وہ بھی نے بھیجا تھا ہاں وہ بھی ایک جگہ تھی ڈایننچس ڈیرن ڈانسچ وہ بھی ایک جگہ تھی تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہی سرفا جو میں نے بولا تھا یہ ایک پرائیویٹ اسپیس جہاں پر آرٹس اویلیبل ہیں ک لوگ رات کو بھی رہنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی رہ سکتے ہیں پکا پکانے وکانے کا انتظام خود کچن اویلیبل ہے وہاں پر ہاں دو کچن ہیں تو جس جو وہاں پر جنہوں نے مجھے اس کی رف اسی انہوں نے بولا کہ اگر آپ لوگوں کو جانا بھی ہوگا اس جگہ پر میچ چارجس میں
ج
کام کر سکتا ہوں میں ان کو بولوں گا یہ ریلیٹیوس ہے تو میں کم
ہمارا وقت اختام ہوتا ہے تو آپ دو منٹ رکے میں آپ کو یہی بت دیتا ہوں بیٹھیے بیٹھیے اللہافظ